ہاں
ہلو
ہاں جی اللام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ
جی باجی الحمد اللہ اللہ کا کرم ہے
اور گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی با جی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سب ٹھیک ہے اور بتائیے کیا چل رہا ہے آج کل
جی با جی بس مگری پ کی نماز پڑھی ہے اللہ کا ذکر چل رہا ہے آج کل
نہیں یہ تو دیکھو سب سے ہی زیادہ ضروری ہے زندگی میں اس کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اللہ کی رحموں گرم ہونی چاہیے سب پ تو بڑی اچھی بات ہے
جی باجی اپن کو نماز پڑھنی چاہیے ج سے گھر میں برکت رہتی ہے وہ کو سکون ملتا ہے
بالکل بالکل یہ تو صحیح کہا آپ نے سکون تو ٹھیک ہے لیکن سب سے بڑی بات دیکھو کہ اللہ کا دن دھیان دماغ میں رہتا ہے تو ذہن میں رہتا ہے تو یہ تو رہتا ہے بھیا سب سکون ملتا ہے سب ی ب تو یہ ہے
جی اور گن نماز میں مصیبت سے بچاتی ہے گنا سے بچاتی ہے نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں
بالکل بالکل نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے دیکھو اس میں آ کتنی ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں ساری سب اچھا ہی اچھا ہوتا
جی
اور بتائیے آپ
جی بس ابھی تھوڑی دیر پہلے قرآن کی تلاوت کیے ابھی کی تیاری چل رہی ہے
جی جی جی میں تو یہی کہوں گی سب بچوں کو اپنے گھر میں پریوار میں سب کو یہی کلمہ یا ادو آیں یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے ہر امی ابو کو اپنے بچے کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے
جی میں میں نے ابھی ایک اردو کی کتاب لیے اس میں جو دعا ہے گھر میں آنے کی گھر سے باہر جانے کی مرجد میں داخل ہونے کی یہ دعاائیں یاد کی ہے آج تو
ن ن یہ تو آپ نے بہت اچھا کہا یہ کرا تو بہت اچھی بات ہے میں تو یہی کہہ رہی ہوں سب کو کرنا چاہیے
جی اس سے کیا ہے اپن شیتان سے بچ جاتے ہیں اور اللہ کی پنا میں آ جاتے ہیں جس سے اپن کے گنااہ کم ہوتے ہیں
یہ تو صحیح کہا آپ نے دیکھو یہ بھی ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے ہے نا آج کل کے بچے تو دیکھو ان چیزوں کو کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ رہتے
تیار نہیں ہوتے ہیں جو تو نماز پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک نماز میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ لگتے ہیں پانچ وقت کی نماز میں پچاس منٹ لگتے ہیں پورے پورے دن میں پچاس منٹ تو نکال ہی سکتے ہیں
نہ وہ نہ نکالیں گے وہ تو فون میں لگے رہیں گے ادھر ادھر رہیں گے فون میں دو دو تین تین گھنٹے وتیت کر دیتے ہیں پھر ان میں یہ نہ ہے کہ وہ اللہ کی دعیں کر لیں کلما کر لیں قرآن پڑھ لے
وہی نا نسلیں خراب ہو گئی آج کل تو لوگ غلط کاموں میں جیادہ لگ گئے
بالکل اب دیکھو فون میں بھی میں تو کہہ رہی ہوں تم دیکھو فون میں بھی تم دیکھ رہے ہو اور چیزیں نہ دیکھ جیسے ہمارے کتنے مطلب وہ اچھے اچھے مال بھی وغیرہ ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کتنی ساری ویڈیوز بناتے ہیں وہ دیکھ لو وہاں سے دیکھو کس دان پراپت کرو کسو ان چیزوں کا ہونا چاہیے
جی اسلام کو تو جتنا پھیلیں گے اتنا ہی پھیلے گا اور جت اتنا دبائیں گے اور زیادہ اوپر اٹھے گا
بالکل اب آج کل کے بچوں کو تو ان چیزوں کا نام ہے بالکل بھی یہ بہت اچھی مجھے تو آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی
اپن کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے چاہیے اللہ آپن کو اس کا ستر گنا زیادہ دیتا ہے اس اپن کو اپنی ماں سے ستر گنا زیادہ پیار کرنے والا لائی وہ
بالکل بالکل یہ تو صحیح کہا آپ نے اب دیکھو اس ٹائم تک ہمارے امی ابو ہمارے والدہ وغیرہ تھے ہمیں ساتھ لے کے بیٹھا کرتے تھے آؤ یہ کرو تو وہ چیزیں ہمارے ذہن میں آج بھی ہیں
جی امی ابو ہی تو سکھانے والے ہیں
بالکل اور میں نے تو آج کل کی امیاں ابو دیکھے ہیں انہیں خود ہی مطلب نہیں ہے توب وہ بچوں کو سکھائیں گے کیا
وہ تو انسٹاگرام کھول کے بیٹھ جاتے ہیں آج کل کے او او کو جانتے نہیں ہو کیا آپ
بالکل بالکل انہیں تو یہ ہے کہ بس ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ لیں ان سے سب کچھ ہو جائے گا ارے آپ اپنے بچے کوچا اچھی چیزیں نیکی والی چیزیں نا سکھاؤ گے ایک اچھا انسان آپ بناؤ گے تو پھر کیا ہی ہے نیکی کی باتیں سکھاؤ
دنیا داری میں کیا ہے کچھ بھی لینا دینا نہیں رہینا اپ آ کی تیاری کرنے چاہیے اللہ کو راضی کرنا چاہیے گناہ کی بخشش مانگنی چاہیے صدقاہ کرنا چاہیے
بالکل بالکل ہے نا یہ چیزیں تو بہت ضروری ہوتی ہیں زندی زندگی میں زندگی میں حصہ آیا ہے تب تو اور کیا ہی کرنے کے لیے آیا باقی چیزیں تو دیکھو چلتی رہتی ہیں
الحمد للہ صدقہ مصیبت کو ٹالتی ہے اگر اپن میں میت بت آ رہی ہے تو اپن کو سدکا کر دینا چاہیے
بالکل من کو سکون ملتا ہے دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے لیکن آج کل کی تو بس بچے کی ایک الگ ہی رح بھی چلے جا رہے ہیں
جی پوری دنیا میں جتنے بھی ایکسرسائز ہے جتنے بھی یوگا ہے ایک میں بھی سنا سر نیچے نہیں ہوتا ہے جبک نماز میں سر نیچے رہتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو برین میں نہ ہیپی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جس سے دل کو سکون ملتا ہے اور بٹ بلڈ پریشر بھی ا صحیح رہتا ہے
وجے جی آج کل تو میں آپ کو ایک اور بتاؤں دیکھو وہ چل گیا ہے کاؤنٹر جو ہوتا ہے وہ ہاتھ میں پہن لو اور کچھ نہ تو اس کا نام ہی لیتے رہو کرتے رہو دیکھو کام بھی کر رہو اور وہ بھی کرتے رہو تو یہ چیزیں
یہ میرے پاس پی ای میں نا ایک لاکھ پچیس ہزار دور شری پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ ابھی چل ہی رہا ہے ایک ایک مہینے سے میرا
یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کو آپ کے امی ابو نے بڑی نیکی اور ا اچھی باتیں سکھائی ہیں یہی تو دیکھو آج آپ کو کو یہ چیزوں کا پتہ ہے آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں رہیں گی کل آپ اپنے آ بچوں کو پھر اوروں کو بھی یہ چیزیں بتاؤ گے تو یہی تو ہوتا ہے
جی
لیکن کیا کر سکتے ہیں وہی یہ کہتے میں تو یہی اپنے بچوں کو یہی کہتی رہتی ہوں دیکھو کرو ا اس نماز وغیرہ کا یہ بھی کیا کرو اور ا یہ تھ بچے بد آج کل ایک تو جب ہم کہتے ہیں بچے کرتے بھی نہیں ہیں جب ان کے ابمی ابو نہ کہیں تو کیا کریں
جی اور ہے نا آج آ کل کے موسر ابھی خراب ہو گئے نسلیں خراب ہو گئی بچے غلط رستے پہ چلنے لگ گے
بالکل بالکل یہی تو ہے ہمیں آج کل کے بچوں کو تو فون دے دو ہاتھ میں الٹی سیدھی چیزیں کرا لو انہیں تو بس اتنا پتا ہے
نکاح سے بہتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں بچے بڑے ہو ہوتے ہیں سرس پہلی نکاح کرنی چاہیے اللہ اللہ تعالی ہی دینے والا تو
بالکل بالکل یہ تو صحیح کہا آپ نے میں اس بات سے آپ کی سے سہمت ہوں تو بڑی اچھی بات کہی آپ تو بڑے ہی اورنہار بچے ہیں
اور اپن کو نکاح کرنی چاہیے وہ ادب سے اور نبی پاک کے نس پد پد نقشے بھی کرنی چاہیے جیسے انہوں نے کی تھی مسجد میں چٹائی پہ نک کری تھی اور مٹی کے برتن سے کچھ لیے تھے ڈیج وغیرہ نہیں لیا
بالکل بالکل دیکھو یہ چیزیں تو بہت ضروری ہو جاتی ہیں جیسے سے جکاات ہو گیا اپنی جو بھی آپ کو کما رہے ہو اس میں سے ایک حصہ جن لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ان کو دے دیں ہے نا تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں لیکن صحیح وہی ہے نا کیا کرتے ہمارے اس میں تو یہی ہوتا ہے ہمار دل و تمنا خواہش ہوتی ہے کہ ہنز کی یاترا زندگی میں ایک بار ضرور کریں
جتنا پیسہ کم خرچ ہو اتنا ہی زیادہ برکد ہوتی ہے
بالکل بالکل یہی ہے دکان د دان
آپ آپ سناؤ
بس بس ہم تو بس یہی تھوڑا سا نماز وغیرہ میں دن میں پانچ بار اللہ عبادت ہے نا بس یہی کرنا اور اس اللہ اللہ کے بنا تو دیکھ کچھ بھی نہیں ہے جو ان کو کرنا ہے وہی کرنا ہے بھائی جان تو اوپر تو جتنی باتیں کم کرے اتنی ہی کم ہے
اللہ تو اس کی ہر مخلوق کا بہت دھیان رکھتا ہے وہ تو ایسا ہے جو پتھروں کے بیچ میں جو پرندے چرندے ان کا ان کو بھی رش دیتا ہے تو اپن تو اللہ کی بہت غریب ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے میں اس بات سے آپ کی سے سہمت ہوں
جی اب ان کو اللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے جتنا جی
بالکل بالکل
جتنا شکر ادا کریں گے اپن لیتے لیتے تھک جائیں گے اللہ دیتا دیتا نہیں تھکے گا
بالکل بالکل یہی تو ہے دیکھو اللہ سب کے سب پہ رحم و کرم رکھے سب پہ سب اپنی وہ رکھے سب خوش رہیں
اللہگ رہ اللہ کی رحمت ہے دیکھو نا ابھی بارش آ رہی ہے ایک دنیا کی کوئی بھی مشین نہیں کر سکتی یہ سب
بالکل بالکل دیکھو ابھی کہیں کچھ ہو گیا کہیں کچھ ہو گیا تو سب ان کی رحم و کرم ان کی ان کے بنا تو کہتے ہیں نا کہ ایک پتا بھی ادھر سے سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے مرض کے بنا
گرمی میں ایک اے سی ایک کمرے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے پر اللہ کی رحم تو دیکھو نا سردی کے دنوں میں پوری جتنا بھی د
پوری دنیا کو یہ تو ہے یہ تو تو بھائی جان بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے باجی میرے کو بھی بہت اچھا لگا اللہ حافظ
ا